ہلو وعلیکم السلام بھائی جان
اور جناب کہاں سے ہو
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام
ہاں س اور سب سب بڑھیا کی ریت میں
ہاں جناب سب کہ رہے تھے میں اور جناب بتاؤ
اور جناخ کھانا وانا ہو گیا
ہاں جناب بس ابھی کھانا کھا کر تھوڑا لیٹ رہے تھے تو سوچا کال کر لیں آپ
اچھا اچھا اور سب بڑھیا کھیلے تمیں
ہاں جناب بالکل کہہ رہے ت کیا پرابلم آ رہی ہے جناب آپ کے
نہیں اب تو کچھ نہیں آیا یہب تو ٹھیک ہے
اچھا اچھا
صبانلہ مسال ستی یہ گ
ہاں جناب سوال ال لا کر رہن میں جناب
ہاں اللہ کا رحمن اور اللہ کی برکت ہوگی تو سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے گا
بالکل جناب بالکل اللہ سمے سمے پر عبادت کرتے رہو اللہ کی
اللہ ل اللہ ہاں
سب سب اللہ اچھا ہی کر رہے گا جناب
ہ اب یہ جیسے سماج میں اندر اچھے اب یہ یہ کیا جنک فوڈ وغیرہ یہ چل رہے ہیں تو یہ کیا مطلب بچوں کو نقصان دائک چیزیں ہو گئی آج کل یہ جیسے بچوں کو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں جیسے چاؤمین برگر یہ مارکیٹ کی چیزیں یہ کیا جے بچوں کے اوپر سائڈ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے تو ان پہ بھی سدار ہونا چاہیے ان پہ بھی سدار ہونا چاہیے ماشاء اللہ اور جیسے سماج میں سدھار ہوگا تبھی تو ہمارا دیش آگے پرگتی پہ آئے گا
ہاں جی جناب ملک میں بہت ساری کمیاںئے ہیں ابھی کیا نام ہے حکمران ابھی صحیح کریں گے صحیح نیم قانون بنائیں گے یہ کمران بیٹا ہےنا اپر تو یہ سائ قانون بنائیں گے تبھی یہ غلطیاں سدھرے گی اور تبھی اب اپنا ملک آگے بڑھے گا جناب
ہاں تو ماشاء اللہ موسم موسم موسم ہماری طرف موسم کیا گرم ہو رکھا ہے ایسے تو کیا پرسوں کی مطلب پرسوں بارش ہو گئی تھی اللہ خلہ کی دین سے بچے پانچ اللہ کی دین سے اچھی بارش ہو گئی ایک اور ابھی کیا ابھی کیا جیسے ٹھنڈ ہو گئی مگر ابھی عمس ہے امس پڑھنا اسٹارٹ ہو گئی
اچھا اچھا ہاں جناب ہماری طرف بھی تھوڑا ایسا ہی ہے مطلب بادل چھا رہے ہیں برسات بھی تھوڑی آسام کو ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی ہوا وغیرہ چلتی ہے سانی سہاونی بس یہی چل رہا ہے گرمی پڑ رہی ہے باقی بکر
باقی گرمییاں اب کیا ہے جیسے بارش ہو گئی تو عمس پڑنا اسٹارٹ ہو گیا پہلے تو گرمی پڑ مطلب پڑتی تھی اب یہ جیسے موسم سہانا ہو گیا تو گرمی گرمی تو بند ہو گئی یا عمس اسٹارٹ ہو گئی
جی جناب اب تو کمرے میں بھی گرمی لگتی ہے کولر بھی سب فل ہو گئے گس کی وجہ سے
ہاں امس امس میں گیا وہ چی پی چی میں ہوا دیتا تا ہے گولر پہ ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی لائر نہیں آتی
جی وہ تو پھر باہر اوپر چھت پہ سونے کا آنند الگ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں
ہاں ہاں وہ شام کو ہوگا نا
ہاں ہاں صافوں کو لیکن ابھی کل ضرور آئی تھی اب آج تو کچھ بھی نہیں ہے تو آج گرمی بڑی ہوا اپ سے نام
ہاں ہاں جناب آج گرمی بڑھ گئی واپس
ہاں تو گرمی ہو گئیپ
ہ اور صبح اللہ سب کے ریت میں ہے
ہاں جناب صبح اللہ کی رحم سے سب خچھ سکھا
ہاں اللہگ رہ مت ہوگ کھانا ہوناا ہوگ کھانا تھا دبات پچ گیا دوبار کانے کی اچھا اور
ارے آات ہے آاں بڑھیا ہے جناب بڑھیا ہے یہی چاہیے لائف میں اور
اللہ کیسے؟ دے گا بھی کے کھ اللہ تع
کی روٹی چاہیے جناب
ہاں دو وقت کی روٹی دو وقت تین نماز
ہاں
اورر دو اللہ آات رکھے گا دھیان سب بھی ب برکت کرے گا رحمت کرے گا
بالکل سب اللہ کے رہن سے س خوش ہی رہے یہی چاہتے ہیں فن تو
ہاں ہ اور صبہان اللہ اور تو سب بڑھیا خیریت میں ہے نا
ہاں جناب سب خیریت میں ہیں سب
اچھا اچھا اور کرکٹ بھی کرکٹ کا شوق ہے آپ کو
ہاں جناب ہے تھا شوق لیکن اب تو دھیرے دھیرے تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا کرکٹ پے کریے تھوڑی سی باتیں ہاں تو بتائیے آپ یار میرے کو تو انٹرسٹ ہے کرکٹ کھیلنے کا آپ کو ہو تو کرکٹ کے بارے بتا بتائے آپ
جناب ہم بھی کھیلتے تھےے کھیلے ہوئے ایک ڈ ڈیڑھ دو سال کے قریب ہو گیا
نہیں جیسےبھی کرکٹ کرکٹ ٹی وی میں آتا ہے نا ابھی
ہاں ہاں ابھی آئی پی ایل آئی پی ایل ہوا تھا نا ابھی فائنل ہو گیا نا جناب ابھی کل ایک اکتیس تاریخ کو
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
کسی بھی کا اور گجرات کا
اچھا اچھا
تو اس میں تو آر سی بی جیت گئی تھی جناب
اچھا اچھا
ہاں
ہاں اور تو صبح واللہ سب کہ رہے تھ ہاں
ا اچھا
اور توس بڑے کھیرے تو میں
ہاں جناب سر کہہ دیے ت میں جناب
اچھا اچھا اور جیسے آج کل کیا بچوں میں بچوں کو سدارنے کی مطلب ب میں بھی غط پروتی ہ ہو گئے جیسے اپنا بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں تو بچے جیسے کھیل کود کے کھیل کود کی طرف کم دان ہو گیا ہٹ کر بچے موبائل کی طرف زیادہ فوکس ہو جائے تو ان پہ بھی سمج میں سدار لانا چاہیے اور یہ سماج میں یہ سدش بولنا چاہیے کی کیونکہ بچے موبائل دے دکھیں گے تو بچوں کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی بچوں پہ جیسے جیسے اپنے کھیل کود کی طرف کم دان رہے گا ایکٹیویٹی نہیں کر پائیں گے بچے ڈیموٹ ہو ج ڈیو موٹیویٹ ہو جائیں گے
جی جناب ان سے تھوڑی مانسک استھی بھی خراب ہوتی جناب اور پھر جی جناب اور آگے آگے چل کر بھی پھر وہ کچھ نہیں کر پاتا ایک دم موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے اس کے امی ابو بھی پریشان رہتے ان کی وجہ سے
ہاں تو یہ سمسیا کیا ہے ان کے ہے نا جیسے امی امی ابو جان کی کمی ہے اس لیے تو بچے بگڑ جاتے ہیں پھر سماج میں الگ الگ نئی نئی کرتیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں بچے نشل برداشت سیون کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہیں اور وہ غلط غلط لائن میں چلتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کو سدار سدار کرنے میں بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے
بالکل جناب یہی تو اس وجہ سے تو اپنا ملک آگے نہیں بڑھ پاتا جناب یہی تو کچھ خامیاں ہیں کچھ کمیاں آئے ہیں ا تو سب وزیر اعلی دیکھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ان کے اوپر ہے یہ کام یہ چیزیں سدھارنا یہ چیزیں میں پریورتن لانا باقی تو سب انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا
صحی بات ہے
ا ل ا
جیسے پولیٹیکل کی باتیں کریں تو رانیتی میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ سرکاریں چلتی رہتی ہے سرکاریں تو بدلتی رہتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سرکاریں آئے گی جائے گی جیسے ابھی ت مطلب تمل ناڈو میں تمل ناڈو میں بھیبھی اللیئیہٹ ہو گیا ابھی جیسے تمل ناڈو میں بھی بیجی تلاپتی کی سرکار گ بنی ہے تو یہ بھی ایک سماج میں الگ سے سندیش ایک میں مطلب ہے نا مطلب جیسے دیش میں مطلب پریوررتن ہونا چاہیے سرک کا بھی پریورتن ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا تھوڑا مطلب ایکٹیویٹی آتی ہے ایکٹیوٹی آتی ہے اس میں کام کرنے کی کمتا بڑھ جاتی ہے
ہاںاں جی بالکل جناب وہی تو چینج ہوتی رہتی ہے تو اس سے بھی
ہاں ہاں تو سرکاریں چینج بھی ہونا چاہیے لوگوں میں نئی سرکاریں آئی ہے تو نئی نئی مطلب جن کلان کاری یجنا لے کے آئے گی نئی نیتیاں بنے گی
بالکل بالکل اور ان کے اندر کا موٹیویشن بھی بنا رہے گا تاکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکے اور ایک تو کیا ہے کرتی پھر پھر وہ منمانی کر کے چلی جاتی ہے
ہاں
اور پھر اس کے حساب سے نیتیاں بناتی اور باقی سوستی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رہے ان سے
ہاں یہ اللہ اللہ رحمت کرے گا تو سب کچھ برکت پد پیرک تکا
ہاں جناب ت بہت تیج ہے جا باہر آئے تھے تھوڑا اور دکھ پھٹ رہ تھی جناب
ارے بھائی جان بہت تیج دپ ابھی میں کیا بات ٹولیٹ کر کے آیا تھا میرے کو پتا ہے کہ کتنے دھوپ کی عمس ایک اور پڑ رہی ہےل دوب تو ہےئی امس امس میں بھی زیادہ کر رہی ہیں اش امس کی وجہ سے مان لو ماشاء اللہ س ہو رہا
امس کا بھی کیا ہی بولنا جتنی اب بارش پڑے گی اتنی امس پڑے گی
امیش پڑے گی اور یہ نا اب کی بار تو اب کی بار ایسا ہو رہا ہے خدا خدا بھگوان مطلب ہے نا اللہ تعالی اچھی برکت ہوئی کیونکہ اب کی بار جون میں فسٹ مطلب م مئی مئی کے لاسٹ میں اور اور جون فسٹ میں ہی بارش ہو گئی یہ بھی اچھی
ہاں جناب ورننا لوگ باغ تو لوگ باغ تو ورتنا بول رہے تھے کہ اس بار گرمی بہت تیز پڑ گی اللہ
جلدی بارش ہو گئی
ہاں بڑھیا ہے یہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بارش جلدی ہو گئی اور لوگوں کو رحت ملی تھوڑی
ہاں اور جیسے بارش ہو گئی تو کی جانوروں کو پانی وانی مل گیا جیسے اب بارش مطلب جیسے جنگل وغیرہ میں پانی ہوا تو مطلب جانور پانی پینے کا سروت اسٹارٹ ہو گیا جیسے کھڈے کھڈوں میں پانی تو برتا ہی ہے اور ان کے لیے ہر برا بھرا چال اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے کیا مطلب ہے نا جانوروں کا بھلا ہوا ہے بڑے سونے سے
جی جناب ٹھیک ہے جناب ہم تھوڑا جاتے ہیں
اوکے بھائی جان خدا حافظ